ا
ہلو
بولو ٹھیک ہو بس ٹھیک ہو تم سناؤ کیا حال کیا ٹماٹروں کا تیل زیادہ ڈالا
ہاں ہاں ہاں ہوگا کیا مجھے بہن ختم کرنے گی ا مجھے اس کو فرائی کر تھوڑا تیل باہر نکالنا ہے
اچھا ٹھیک یہ بتاؤ مجھے
ہاں
ا کیا بول رہی تھی میں ہاں میں مجھے یہ بتاؤ ہ اگر مجھے آج پلان کہیں جانے کا بنا تم ساتھ آؤ گی کیونکہ میرے ساتھ آج کوئی نہیں ہے مجھے نا اکیلے اچھا اچھا بھی نہیں لگتا
اس لیے مجھے یاد گیا
ارے جب ہے ہی نہیں کوئی اس لیے کیا آپ کل کل بھی بولا تھا میں نے جانے کے لیے تو آپ نے بولا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے بیچ میں بول دیا مجھے بھوکم آ رہا ہے اب بھوکم کی حالت میں تمہیں کہاں لیتی آ بگر راج پوری ا بگررج پوری طرح ٹھیک ہو اچھی ہو تو پلیز خدا کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ
ٹھیک ہے میں آؤں گی
ہاں وہ بات صحی ہے
مجھے ایک بات بتاؤ
ہاں بولو
سموسیے سے مرضی
کیا سموسے سے
سموسے سے تو مار گئی
ارے کیا ہو گیا
مجھے لگا جنازہ پڑھنے میں بھی آؤں گی
ارے نہیں نہیں خدا رحم کرے کیا ہوا ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے جو کم آیا وہ کھایا ہی کہاں ابھی ہاں
ہوں کتنا کمایا ذرا مجھے دس ہزار دے تو
میں تو دی تھی لیکن میرے پیسے تو میرے گھر والوں نے لیے
کیوں
ماما کو نی اٹتی تو اس نے ل لی
ماما کو کیا لانا تھا
مجھے کیا پا اس نے بولا دے دو تو میں نے دیے میں اتنا کیوں کرتی اب اس کو کراس کوشچن وہ زیادہ وہاں سے تھپڑ نہیں مارتی بولتی ہے آپ کو بولا دو تو دو مطلب دو
اچھا کیا ج
ہ نا ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی تو کیا کرنا ہے کوڑا دینا ہے یا خود کو ہی جانا ہے اس گاڑی
اچھا ہم اس کو کوڑا بھی نہیں دیتے ہیں
تو
ہممد دیتے جو ہمارے سامنے پلاٹ ہے نا ہاں مشکی بار آئی کر رہے
اچھا ٹھیک مطلب آپ کو نہیں نکلنا ہے
نہیں
اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کوڑے والے بھی نہیں ہوں گے تو کتنا گند مچے گا
گندگی کتنی سہنے گی
وہی تو میں نے کہا نا گندگی کتنی پھیلے گی ان کا بھی اجر ہوگا اللہ کے پاس بہت نیک کیونکہ یہ ہمارے ایسی حالت میں ہماری ہیل
اگر گس والا ڈینگو ملیریا عام ہو جائے گا
میں وہی کہتی ہوں نا میں بولتی ہوں کہ ان کو کتنا اجر ملے گا میں یہ کہاں کہتی ہوں کہ اب یہ کہاں بولتی ہوں کہ یہ وہ میں کہتی ہوں ان کو کنا تنا اجڑ ہوگا
ہم کہتے ہیں نا کوڑا والا آیا لیکن ہمیں کہ نا سب سائی والا آیا
ہاں اور کیا
ہم الٹا کہتے ہیں
الی صفائی والی یہی ہے اگر ہم ایسے ویسے
کوڑے والے ہم ہیں
ہاں صحی بات ہے
ٹھیک ہے یہ بات تو صحی ہے ہم لیکن ہم ان کے ساتھ غلط بہیویر کرتے ہیں کہ مطلب ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہاں میں خود کا کام کہ رہی ہوں میں دو
ہوں سمجھ میںت ہوتی ہند لگ میں
تو ہم کہتے ہیں کہ کچرا والا آیا لیکن ہمیں کہنا ہر بات میں مطلب ہمیں دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے کہ صفائی والا یہ تو پلاسٹک بیگس بھی لیتے ہیں جو یہ گاربیج ہوتا ہے
ہاں وہ
پلاسٹک بیگس ہوتے نہیں ہے سوائل میں یہ ابز تو وہب لے جاتے ہیں جو بای ایبز اور سائل ہوتے وہ بھی لے جاتے ہیں اور جو گارڈن کا گراس وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں
صی ہے
ہر ایک چیز لے جاتے ہیں اور صفائی والے بھی اچھے سے ہیں اگر صفائی والا نہیں ہوگا تو سڑکوں پہ کتنا خچرہ ہوگا
بہت زیادہ وہی تو میں بولتی حد سے بھی زیادہ حد سے بھی زیادہ اور کیا لیکن آ دے نہیں سمجھتے ہیں وہ خود کو پتا نہیں کیا وہ خود کو پتا نہیں کیا سمجھتے ہیں آد لوگ روڈ بہیو کرتے
ہاں ہاں وہ بات تو صحی ہے لیکن یہ بات بہت گم
ہی نہیں ہوں گے نا اگر یہی نہیں ہوں گے نا تو تو ہمارا کیا اتنا پھیل جائے گا نا اتنا بر جائے گا پھر پھر شاید ہی ہمارے پاس کوئی آئے گا اور ایک بات ہے بیماریاں خود و خود جنم لیں گی
ہاں آپ کو پتا مجھے دا یا کجے ج بولی گئی
اب کھا لو اس میں دوائی کھانے میں کتنا
ہاں میں یہاں پہ کوڑر ہے میں وہ اٹھا لوں گی تو اس کے بعد کھاؤں گی ہ ہوں
کوڑا کیوں رکھا آپ تو بولتا ج ہاں
نہیں اس کو کوڑا نہیں دیتے مطل مطلب میں جڑوں م آتیی ہوں اب تھوڑا سا کچرا تو نکل جاتا ہے تو وہی کوڑا ا پن
ٹھیک بات ہے اور سناؤ
بس آپ سناؤ
بس ٹھیک چل رہی تھی س زندگی
پتہ جو ہمار یہ آئے تھے نا مہمان چ تو وہ مجھے ج روز صبح د علاتے ہے مطلب
ہاں وہ آپ کو روز فون کرتے ہے گ
نہیں وہ اس پہ بولتے ہیں میسج پہ
ہاں
تو اس سے روز یاد رہتا ہے ہاں ہاں ہاں وہ تو سب کو ڈھونڈتے ہیں ہر ایک بندے کو الگ الگ فون کرتے ہیں ٹھیک ہو
دادی سے کہاں وہ بات کر پاتے ہوں گے
نہیں دادی سے نہیں کر پاتے ہیں بات
کیونکہ دادی کو متہ آتا ہے بچی کو
نہ اس کو کہا آتا ہے
وہی بات ہے اور باقی دیکھو کتنا اچھا لگا نا فائیو ہو گئے یہ ففٹی ہے نا اور ایسے ٹائم کا بھی پتا نہیں چلتا
صحی بات میرا کام بھی ہو گیا
ہاں اب کنٹینو تو رکھو گی نا
آ ہاں اور کیا آپ کیا کرنا ہے ہ
ہوں آج اپنی جلدی کیسے کام خطم
جلدی کہاں کیا ختم کہاں کیا میں کر رہی ہاں
اچھا مجھے لگا آپ نے بولا میں نے کام ختم کیا میں نے سوچا آپ لوگ تو دن بھر کرتے ہو اور کیا کیا مکان پ بی جا
ہم نے گم لے بھیجے بریڈ بیج
ہاں
اور ہم نے کیا بھیجا کیا ہوا آپ کو
ہاں ہاں بولو بولو
کیا میںاں اردو میں بولا نا
میں خ رہوں
ہاں آپ کو تمیزیں گ ڈ پل نہیں ہے
ہاں ہاں ہے کیوں نہیں ہے اب انسان بھٹک جاتا ہے کبھی کبھی آپ کی مادری زبان آ رتی ہے
ہاں صی کہا لیکن لیکن جو ہمارے آج آج جنریشن کے بچے ہے نا ان کو تو کشمیری سمجھ آ تی ہے لے کے اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے ہیں
ہاں م بوچ کھ سکھا سکھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا لیکن اسے وہ عجیب ہوتا ہے پروننسیشن ہی غلط نکلتی ہے اس کی اور بتاؤ کیا بولا اس کو ڈاکٹر نے
کس کو
اور چھوٹی بہن کو
اس کو تو یہ مجھے لگتا ہے پین کلر دیا
اور کیا دیں گے وہاں
ہاں مور کے دیتے ہیں وہاں دیتے ہی کیا ہے
ہاں
بس میں ٹھیک ہ الحمد للہ آپ سنو مجھے جانا ہے بازار
کیوں
مجھے جانا ہے دادی نے بولا کہوہ بناؤ
کلچال نے
سلا
اب پہلے یہ کمپلیٹ تو کرو
ہاں کیوں نہیں پت کیا ہوا کتنا اچھا بن گیا
ہاں اس کو بولنا اس کو بولنا آج آ بوو کے گھر جانا
ٹھیک ہے کیوں نہیں میںیک اپوں گی
کیوںک پتا ہے پھر جبا ہاں آائے گی نہ پھر دجا باز آئے گی تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے اگر آئے گی ت تو کیا ہو
بس یہی یہ کتنے آج کیا تاریخ ہے
اور تو نائن تین ہے انیس میں نے سنا پرچیز سے آپ کو شف کرنی کی پرریپریشن کرنی ہے کیا ایک ہفت
شفٹ ہونے میں ہاں اور کتنا ہوگا ہم تو نیکسٹ جو یہ منڈے نہیں جو نیکسٹ منڈے ہوگی تو ت تب ہم تو شفٹ کر رہے ہوں گے
اچھا ٹھیک وہاں پ صفائی وغیرہ نہیں کررانی آپ
وہاں آج صفائی کر رہے ہیں
پائی والا
ہاں صفائی والا ہاں وہ تو جو موڈ موٹا موٹا ہوگا اس کو سرف کرے گا اور جو پھر وہ ہوتا ہے نا ہم ہماری تو ہم تو او س ڈی ہے
ہاں
تو اس لیے پھر ہمیں اپنے حساب سے کرنی ہے
لیکن ایک بات ہے نا آپ کو پہلے وہاں خود جانا ہے صفائی کا کرنے کے لیے
نا مطلب ہم ہمیں او سی ڈی ہے نا ہم کرتے ہیں نا ہر ایک ائم پ خود خود کیی موانی ہم کر تم خ صفائی چلو میں بازار سے ہو کے آج تی ہوں
ٹھیک ہے جلدی آ جانا میں ویٹ کروں گی اللہ حافظ